ا
جیون بینا پانی کے عادات کوی ادار نہیں پانی کے بینا
وہ تو ہیں ہی پانی گھر میں گھر میں ہی رایوں تو بہتر ہے نا باہر جاو تو ہی مش اتنی پیاس لگتی ہے گھر میں اور بہت پسینا اتا کاہی بھی نہیں دیتا
صحافی فرمایا آپ نے گروں میں پانی کی ویسے بھی بہت قلت ہوتی کہتے ہیں بہت ضرورت پڑتی ہے پانی کی بنا وہ پنا پانی کے بناا ہمیں ایک دن نہیں رہ سکتے ایک دن پانی نہیں آتا نا تو گھر ایسے کی تسے ایسے جیسے کہ مطلب برا حال ہو جاتا ہے سمجھ نہیں آتی کیونکہ بنا پانی کے نہ کپڑے دو کپڑے دھوئے جاتے ہیں نہ برتن برتن صاف ہوتے ہیں گھر کی نہ کوئی سب کوئی ہم نے جیسے جی بناتے ہیں کھانا بناتے کھانا بنا کہ غذا بناتے ہیں کچھ بھی نہیں بنتا صاف صفائی بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا بنا پانی کے ایک دن پانی نہ آنے کے کارن تبھی کہتے ہیں نا پانی کو بچا کے رکھو
ج ویسٹ بھی تو بہت کرتے ہیں لوگ بہت بنا مطلب کے پول بنا کے بیھ کرتے ہیں گھروں میں لا جائےز طریقے سے اور وہاں پہ اتنا پانی ویسٹ ہوتا ہے
صحی فرمایا کیونکہ آج وہ نل ہم بھی بچے ہی ہے نل چھوڑ دیتے ہے تو وہ نل چھ وہاں پہ ٹپ ٹپ ٹپ کر کے پانی ختم ہوتا جاتا ہے ہمارے تو تبھی کہتے ہیں نا اس کی اسے سیف ہاں صحیح میں اسے پہلے سے اسے مطلب اپنا بھر کے رکھو کہ آپ کو کبھی بھی کوئی پرابلم نہ آئے پانی کی کیونکہ پانی بہت ضروری ہے ہمارے لیے
مت فنس دیک کرنی چاہیے تاکہ ج نل نہ سب کے
صی میں بچوں کو بھی روکنا چاہیے ہم سے بھی کئی بار غلطیاں ہو جاتی ہے ہمیں ان کا سدھار کرنا چاہیے کیونکہ پانی خالی شریر کے لیے نہیں سری کے لیے نہیں ہر چیز کے لیے ضرور
ہ پانی پینے سے یہ ہوتا ہے نا ہمارے اندرونی صفائی جو ہوتی ہے پانی کی جینے سے ٹواکس سارے نکلتے ہیں پانی پینا تو بہت ہی ضروری ہے
ہائڈریٹ کرتے ہیں نا اپنے یہ ہمیں
ہاں ہاں جی
اس لیے پانی اس لیے وہ کہتے ہیں پانی پینے سے ہماری تھکان بھی کم ہوتی ہے ہم تک جاتے ہیں ایک دم سے ہم وہ گھر آئے باہر سے گھر آتے ہیں تو ہمیں ایک دم سے پانی کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں پانی پیتے ہیں تو کیوں ہمیں وہ جب پانی پینے کے بعد ہمارے اندر جو تھکان آئی ہوتی ہے وہ تھک ہم تو اس میں ہمیں کنٹرول مل جاتا ہے
ہ ہ ایک پرسکون ملتا ہے جب ہم پیاسے ہوتے ہیں اور ایک دم سے پانی آئے نا سامنے سے اتنا پرسکون ہوتا ہے نا کہ بس
ا
اب بھی ہم کہتے ہیں نا بول بول پانی کر جانا چاہیے تاکہ ہمیں جو مل رہا ہے وہ سب کو ملے
جی صحیح میں چونکہ اب ہمارے ملک کا وکاس بھی تبھی ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ پانی کے بنا جی جی بولیے
جہاں پانی نہیں پہنچ پاتا اگر ہم ہمارے علاقے میں پانی ٹھیک سے پہنچ پا رہا ہے تو ہم اگر اس کا صحیح سے استعمال کریں گے پائپ لائن کے تھرو جہاں نہیں کم رہتا ہے پانی وہاں تھوڑا بہت تو پہنچے گا نا تو اس نعمت سے یہ نیامت تو سب کو ہی ملنی چاہیے قدرتی ہے یہ تو ضروری بھی ہے ہمارے شریر کے لیے
صی فرمایاپ
کیا پانی بیماریوں کو بھی تو بچاتا ہے کتنی بیماری بچاتا ہے پانی پر کئی جگہ وہ اندر سے یہاں ر سے پر کئی جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے کہ سبزی والا ہے وہ کیسے پانی سے کیسے ان کے دھوتا ہے جیسے سبزیوں کو جیسے سبزیاں لے کر آتا ہے جب پل پھل سبزیاں جب آتی ہے مارکیٹ میں تو کیس ہ کہی بس پانی کا بنا اگر صفائی نہ ہوگی تو وہاں پہ مچھی مچھر یہی بیٹھ بیٹھیں گے اوپر تو سے ہمارا بوجن بھی خراب ہوگا
ہاں وہ تو ہوئی مے اگر وہ گندگی ہم صاف نہیں کریں گے صحیح سے تو ہوگی پانی سارا زمین میںل کے اندر جائے گا وہی بیکٹیریا پیدا کر ہے نا پھر پانی میں اسی سے بیمار ہوتے ہیں لوگ ہ
شاہی فرمایا جتنی ادھک گرمی پڑ رہی ہے اتنا پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اور اتنی قلت صحیح میں کیونکہ کیونکہ پانی پانی آج کل کےٹ آج پانی ہم اتنا پینا پڑتا ہے گرمی میں کچھ کچھ منٹ بعد ہمیں پانی کی پیاس لگتی ہے ہمیں آج کل کو تو پلیب کو پتا پانی سے کتنی چیزیں بناتے ہیں ہم گھر گرمیوں میں کبھی نیمبو پانی بن رہا ہے کبھی آم پنا بن رہا ہے کبھی پانی ہر چیز میں ڈلتا ہے
بالکل ہم جو بھی ڈرنکس بناتے ہیں اس میں پانی تو چاہیے ہی نا اور دا ہمیں مطلب لکوڈ فارم میں کچھ نہ کچھ اندرست لینا ہی پڑتا ہے انی گرمی میں تاکہ جو ہماری شریر کی کمی ہے پانی پ کی پورتی ہوتی رہے وہ
بالکل صحی فرمایا اگر پانی ہم صحیح ٹائم پہ پیتے رہتے ہیں تو ہمارے اندر ایک ہمارے شریر میں نا ارجا کا ایک ارجا بنتی ہے ارجا کہتے ہیں نا ارجا کا وکا ہوتا تھیکس ترقی سے بھی وہ ہمارے نیمت روپ میں ہمارے جو تاپمان ہے جو تاپمان جو اتنا بڑھتا ہے چڑھتا ہے اس میں مدد کرتا ہے ہمارے
ج ج
پانی سے ہمیں
باہر جاؤ تو بھی ساتھ میں ہی میں تو کہ رہی کہ کی پھر مجھے باہر کا پانی زیادہ سوٹ نکلتا تو پھر میں تو کہ پلی میں ایک دو باپس کیری کرتی جیتی ہے نا کون کو اے
صحی چم
بیمار ہونے سے اچھا ہے کہ اپنا سر سر
صی میں یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پانی یہ کہتے ہیں سوستھ پانی کو پینا ہے اچھے سوستھ پانی کو ہاں سوچھ پانی کو پینا ہے تو اچھا سوچھ کے لیے ہی آشک ہے اچھا پانی صحیح سے چاہیے ہمیں کیونکہ ہم نے نہیںیک کہتے ہیں نا شریر کے ہمارے شریر میں کتنے اگ ہے ہر انگ کو ہر الگ الگ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے
ایکچولی پانی جو ہوگا ہے ہمارےوں کو کو دوڑانے کے لیے بھی چاہیے ہوگ رہ ہے گمنی میں کہیں سے وہ کبھی پتا ہے
جی صحیح فرمایا تبھی تو کہتے ہیں نا جل ہے پ تل ہے آگے جل ہے ج کبھی تو کبھی ہم جی پائ گے اگر آج آج پانی کہن ج اتنا بچا سکیں گے جس چیز کے لیے ہماری ضرورت ہی ہے ہمارے لیے تبھی ہم کل کا دیکھ پائیں گے کیونکہ پانی ایک بوند انسان کو مر ہوئے انسان کو متو انسان کو بھی بچا سکتی ہے اتنا رور ضری ہے ہمارے پاس
ایا آ سے آپ نے پالنا تو مطلب ہم سوچ ہی نہیں سکتے پ ساری کام چ نہیں پ ا بھی
میں تو اس ہمارے گھر پہ گھر پہ جو کام کے لیے اتی ہے ان کو بھی یہ کہتی ہوں تھوڑا پانی یوز کر کے صاف صفائی کر سکتے ہو اچے سب اچھے سے صاف ستھرا کر سکتے ہو گھر کو یہ نہیں کہ آپ بیس سٹچ کر رہے ہو کبھی وہاں پے سیکھ رہی ہو کبھی وہاں سیکھ رہی ہو نہیں اسے مجھے تو مجھے تو اچھا لگتا ہے اس سے کہ اب خود کرو کام وہ زیادہ اچھا آپ کو پت ہے کہ آپ ک یہ کس حساب سے آپ کو کرنا ہے وہ آپ کو پتا ہوتا ہے
اپنا طریقہ اپنا ہاتھ اپنا ہی ہوتا ہے نا پھر ہمیں طریقہ معلوم ہوتا ہے اچھا آپ کی بہت اچھا لگا سے بات کر کے جلدی مل جلدی ملتے ہیں اللہ حافظ
اللہ حافظ